کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو
بس جی شکر اللہ کا آب بتا آپ کیسے گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو آج کروں
جی جی الحمد للہ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
جی جی بھائی میں بس بیٹھا ہی ہوا تھا مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی تو میں آن لائن ہی دیکھ رہا تھا
جی بالکل اچھی بات ہے آن لائن بھی اچھی شاپنگ ہوتی ہے
مجھے یہ لگتا ہے یار آن لائن کی شاپنگ جو ہے نا اس کا رجحان جو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے
بالکل دیکھیے آپ آج کل آج ماڈرن زمانہ ہے تو مطلب آج کل ہر انسان بزی ہوتا ہے تو اگر اسے کچھ منگوانا ہوتا ہے چاہے کھانا کپڑے یا ایسا بھی کوئی چیز چاہے بڑا کیوں نہ ہو فریج یا مطلب واشنگ مشین کی ہوتی ہے آج کل سبھی مطلب آڈر کرتے ہیں آن لائن ہی منگواتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے
یہ صحیح بات ہے گھر بیٹھے شاپنگ کی جا سکتی ہے اور وقت اور سفر جو ہے دونوں بچ جاتے ہیں
بالکل خرچہ بچ جاتا ہے وقت بچ جاتا ہے مطلب آپ کو پت ہی ہے مطلب کہ آج کل کتنا مطلب کمپٹیشن ہے تو مطلب ٹائم ٹائم کی مطلب بچت ہوتی ہے وہ سب سے بڑا چیز ہے
جی جی اور جو ہے کہ آن لائن شاپنگ کا یہ بھی مجھے یہ بہت اچھی چیز لگ رہی ہے کہ بہت زیادہ ویرائٹی اور برانڈس جو ہیں ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں اور جو ہم دام اور پھر اس کا کمپیئر کرتے کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہم آسانی سے یہ چیزیں جو ہے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں
بالکل بہت اچھی بہت بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم آن لائن دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کمپیئر کر سکتے ہیں مطلب پیمنٹ چیز بھی کوالٹی دیکھ سکتے ہے اور کمپیرزن کر سکتے ہیں کون سا چیز کتنے میں آ رہا ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے بالکل اچھی بات کہی آپ نے
اور جو ہے کبھی کبھی جوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ اور آفرز جو ہو ہے وہ آن لائن شاپنگ میں ملتا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ میرے بھائی سنیئے آپ آپ کو پت ہی ہوگا کہ جب ہمارے دیش میں کوئی مطلب اچھا دن ہوتا ہے تیوار ویوار جیسے جیسے ہولی عید یا دیوالی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہے مطلب کہ تب مطلب آن لائن شاپنگ والے بہت ڈسکاؤنٹ دیتے کم سے کم اگر کچھ نہیں تو چالیس پینتیس پرسینٹ دو ڈسکاؤنٹ دیتی ہی ہے
جی جی جی صحیح فرما رہے آپ
تو لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں نا یار آن لائن شاپنگ کے جو ہے نا اس کے نقصانات بھی ہے
بالکل بہت ہی نقصانات ہیں جیسے کہ آپ مطلب یہ سب سے پہلا نقصان میں یہ بتاؤں گا دوسرا آپ بتائیں گا بالکل دیکھیے کہ آپ آن لائن شاپنگ میں ہم چیز دیکھتے ہیں ہم اس میں فوٹو فوٹو کے ذریعے دیکھتی ہے یا تو اس کے ریویوز دیکھتی ہے نہ کہ ہم اس کو مطلب فیل کر پاتے ہیں مطلب ہم اس کی کنڈیشن نہیں دیکھ پاتے ہم اس کے کیا کوالٹی نہیں دیکھتے کون سا میٹیریل یوز ہوا ہے ہم صرف دو ہی چیز دیکھتے ہیں اس میں ایک تو پرائز دوسرا ریٹنگ بس یہی دونوں چیز دیکھتے ہیں ہم ہم لیتے ہیں باقی نہ تو ہم مطلب وزٹ کرتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں مطلب صحیح سے آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہ ایک ڈرابیک ہے
جی جی جی صحیح فرما رہے اب تو جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کے نقصانات جو ہے کہ دیکھیے اگر ہم چیز جو ہے وہ خریدنے سے پہلے ہم نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے غلط یا خراب چیز جو ہمیں وہ پھر مل جاتی ہے تو اور دوسرا ہو گیا کہ کبھی کبھی جو ہے ڈیلیوری میں وہ لیٹ ہو سکتا ہے بہت دیر ہو سکتی دیتی دس دن پندرہ دن یہ چیزیں تو اس میں نقصان لگ رہی ہیں مجھے اور جو ہے سب سے بڑا نقصان جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فراڈ ہوتا ہے وہ اسکم اس کا خطرہ رہتا ہے
بالکل دیکھیے بھائی جان فراڈ وارڈ نہیں ہوتا ہے ایک کمپنی مطلب اگر کوئی کمپنی آن لائن شاپنگ بن مطلب بناتی ہے مطلب آن لائن ڈیلیور اور یہ مطلب یہ سب کچھ تو کمپنی فرااب نہیں ہوگی بھائی جان یہ سمجھنے کی بات ہے کمپنی تھوڑی نا مطلب لوگوں کے سات فراڈ کرے گی آپ نے مثال مان لو بائی چانس سنیے مان لو آپ نے ایک مطلب ایک اپلیکیشن بنائی ہے ٹھیک بنائی ہے وہ آپ آپ نے اپلیکیشن اس لیے بنائی ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو اس سے
جی جی جی
بالکل تو آپ مطلب لوگوں کا نقصان مند سوچیں گے آپ تو فائدہ ہی سوچیں گے نا
جی جی جی صحیح فرما رہیں آپ
آپ نے اگر آپ نے کوئی کمپنی کھولی ہے کسی چیز کی بھی اور آپ نے اس میں امپلائی مطلب لگائے بہت سارے
جی
آپ کو کیا پت ہے وہ امپلائے اچھا ہی ہےیا مطلب برا ہے اسی طرح سنیے میری بات اسی طرح دیکھیے ڈیلیوری بوائے جب آتا ہے تو وہی اس میں گڑبڑ کرتا ہے
جی جی جی
بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی
توٹ مجھے یہ لگتا ہے جو آف لائن شاپنگ جو ہے نا وہ اس میں کیا ہے کہ ہم چیز کو دیکھتے ہیں اس کو دکاندار سے جو ہے وہ سیدھی بات بھی ہوتی ہے اور مشورہ بھی ملتا ہے نا
بالکل دیکھیے آف لائن شاپنگ اچھی چیز ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں اور مطلب دیکھنے کے بعد لیتے ہیں لیکن اس میں بھی تھوڑی بہت مطلب نقصانات ہے نقصانات یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں صبح نکلنا پڑتا ہے مطلب دن بھر جانا پڑتا ہے گاڑی کا خرچہ لگتا ہے اور دھوپ ہوتی ہے باہر یہ سب چیزیں اور دوسری چیزیں مطلب دیکھیے آپ اگر ہم مطلب فزیکل شاپ آف لائن جاتے ہیں نا تو وہ مطلب شاپ کیپر یا مال والا جو بھی ہوگا وہ مطلب چیزوں کے مہنگے دام بتاتا ہے پہلے سے ہی مان لو آپ کو ایک شرٹ لینی ہے
جی جی
وہ آپ کو بولے گا پندرہ سو ہزار لیکن اصل میں وہ آٹھ سو کی ہوگی یہ یہ یہ آج کل سب میں ہوتا ہے آپ آپ کو پتا ہوگا پھر ہمیں ہی کچھ کرنا پڑتا ہے دیکھیے اگر کوئی شرٹ آٹھ سو میں مل جائے گی مطلب اس کا فکسڈ ریٹ آٹھ سو ہے وہ دکاندار بولتا ہے کہ یہ ہزار روپئے کی ہے پھر تھوڑا تھوڑا مطلب بحث کرنے کے بعد نو سو روپئے میں دیتا ہے اس میں بھی وہ کچھ نہیں تو دو سو کمائی ت ہی ہوگا آن لائن میں یہ نہیں ہے آن لائن میں فکسڈ ریٹ ہوتی ہے
جی جی صحیح فرما رہ ہے ا لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں نا یار آف لائن شاپنگ تو پر جو چیز ہے وہ ہمیں فورا مل جاتا ہے اور ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا ڈیلیوری ویلیوری کا تو ہمیں جو ہے کوالٹی کا جو ہے اندازہ لگانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہمارے لیے اور اور کیا ہے کہ ہم بارگیننگ بھی کرتے ہیں
نہیں وہی بالکل صحیح کہ
جی جی تو جو اگر میں آپ کو بتاتا ہوں آن لائن شاپنگ میں جو وہاں پہ جو ریٹ ہوگا ہمیں تو وہ دینا ہی دینا اس پہ کوئی بار بارگنگ وارگیننگ تو نہیں ہوگی
بالکل بالکل اچھی بات کہی آپ نے کہ ہم آف لائن میں بارگننگ کرتے ہیں اگر کوئی چیز مطلب دکاندار بولتا ہے پندرہ سو میں ہم بارگیننگ کر کے کر کے اس کو بارہ سو یا ہزار روپئے میں مطلب فکس کرتے ہیں
جی جی
بالکل دیکھ لیکن آپ یہ یہ بھی سوچو کہ مطلب آن لائن شاپنگ میں مطلب ڈفرنٹ طرح کے آپشنز ہوتے ہیں ہمیں مطلب کیش آن ڈیلیوری یا مطلب آن لائن پیمینٹیا نیٹ بینکنگ مطلب ایسے بہت سارے مطلب سہولیات ملتے ہے اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے دس دس دن بعد آئے گا آپ آن لائن منگوا لو کچھ پھر دس دن بعد مطلب کیش آن ڈیلیوری دے سکتے ہو یا مطلب اگر آپ کو میں پیسے ہے نہ مطلب ہم سیدھے اسے مطلب ٹرانسفر کرتے ہیں تھرو مطلب یو پی آئی یا کچھ بھی اس سے یہی چیز ہوتا ہے کہ مطلب نہ تو مطلب پیسے چوری ہونے کا ڈر نہ کچھ پھر مطلب جب وہ سامان آئے گا تو ہم آرام سے لے سکتے کوئی بات نہیں جب اگر آپ کو پھر اگر آپ کو پھر مطلب سامان پسند نہیں آیا یا کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی تو پھر آپ ریٹرن کر سکتے ہیں تو کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہیں تو آف لائن شاپنگ کے بھی نقصانات ہیں سفر کرنا پڑتا ہے اور وقت بھی ہمارا جو اسی میں چلا جاتا ہے اور
دیکھیے کہ سب سے اچھا آن لائن سسٹم یہ یہ ہوا میرے حساب سے کہ کھانا آن لائن آ گیا ہے تو مطلب اگر کئی بھی مطلب گھر پر میں اکیلا تھا یا کوئی بھی آدمی اکیلا ہو وہ کھانا نہیں بنا سکتا ہے تو وہ پھر اب کھانا آرڈر کر سکتا ہے چاہے اس کے گھر میں مہمان دوست کوئی بھی آئے تو کھانا مطلب آپ کو پتتا ہی کہ کھانے مطلب آرڈر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہارلی لگتے ہے دس یا پندرہ منٹ تو وہ اچھی چیز ہے دیکھیے آپ اگر آپ کبھی اکیلے ہو تو مہمان آئیں گے تو پھر کیا کرو گے آپ آرڈر ہی کرو گے نا اچھی چیزیں مطلب کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں یہ تو ہر کسی چیز میں ہوتا ہے دیکھیے آپ آج کل آج کل کون سی چیز ہے جس کے مطلب نقصانات نہیں ہے دیکھیے مطلب اسمارٹ فون مان لو آپ اس میں اگر انسان اگر انسان اچھی طرح یوز کرے تو مطلب کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ وہ کوئی بھی ایگزام دے گا وہ کوئی بھی مطلب جانکاری جان سکتا ہے لیکن اگر انسان مطلب فون کاسھا استعمال نہ کریں تو وہ مطلب کیا اپنے آپ کو ختم کر دے گا مطلب اپنا مطلب ذہن جو ہے نا اس کو پوری طرح بیکار کرے گا گیم کھیلے گا یا مطلب ایسے گندے ویڈیوز دیکھے گا نا مطلب وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر کسی چیز کا دو مطلب دو جسے جس طرح دو سکے کے دو مطلب فیس ہوتے ہیں دو
جی جی جی دونوں کے جو اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں تو ف ا ہم انتظار کر سکتے تو ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم آن لائن جا سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق آن لائن آف لائن شاپنگ کا انتخاب
بالکل دیکھیے آپ ہمارے لیے دونوں بیسٹ ہیں
جی جی
بالکل دیکھیے ہم مطلب ہمیں تو یہ یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی بار شاپنگ کریں ہمیں ہر روز کرنی پڑتی ہے چاہے ہمیں کپڑے کیوں نہ کھانا کیوں نہ ہو کچھ بھی تھے کہ آپ ہمیں ہر دن مطلب ہر دن کچھ نہ کچھ لانا پڑتا ہے تو ہمارے لیے دونوں بیسٹ ہے اگر آپ کمفرٹیبل ہو آن لائن تو آن لائن اگر اگر آف لائن تو آف لائن وہ دونوں مطلب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا آپ نے کیا دیکھا
جی جی جی صحیح فرما رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس گرمی میں نا آن لائن ہی بہتر ہے
دیکھیے آپ اگر کبھی بارش وارش ہو موسم اسا ہو تو اگر آپ کے پاس گاڑیاں ہیں مطلب بائک ہے اسکوٹی ہے تو آپ آرام سے اس پہ بیٹھو اور گھومو ٹھنڈا موسم کا نظارہ لے لو اور جاؤ شاں پر کچھ بھی خریدو لیکن دیکھیے آپ آج کل کتنی گرمی ہے انسان مطلب اگر کچھ پرسنل کام بھی ہو تب بھی وہ ڈرتا ہے میں باہر نہیں نکلوں گا بہت گرمی ہے تو اس حساب سے آن لائن منگوانا ہوتا ہے دیکھیے آپ آج کل جاب بھی لوگ آن لائن کرتے ہیں
جی جی صحی فرما رہے آپ
تو اس لیے بھائی جان بالکل آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے حساب سے مطلب ہر کوئی چیز اپنے حساب سے کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو پرفیکٹ لگے وہ کرو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے
کے ساتھات کر کے بہت اچھا لگا
بیٹھی اللہ حافظ اگلی بار ان شاء اللہ پھر سے بات ہوگی
جی جی اللہ حافظ